ہیلو ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
آج بہت اچھا نیٹ ورک آ رہا
ہاں
ہاں بہت اچھا کلین آواز
آج وائی فائی کے سامنے کھڑا تھے اور آپ
آ اسی کے وجہ سے ایک دم کلین آواز آ رہ لگ رہا تو ایک دم نیٹورک کے بیٹھے چڑھ کے
ہمم
آپ سب خیریت
سب ٹھیک
گیا
آ
کھانا ہوگیا
ہاں کھانا ہے
کھانا بنا لیے
ہاں ہاں ڈیڑھ بج گیا تو آ
ہاں
ہاں
اچھا ہے ادھر موسم کیسا ہے
موضوا کہاں چھپا کر رکھ دیے تھے نہیں دیتے ئ آ
بھیا پہنچا ہیں
ہاں
بھیا
بھیا تو بھول گئے ہم لوگ کیا اب تو کہنا ہے
آ
بھیا تو ہمیں تو بھلیے گا ہے
ہاں ہاں تم پاگل ایچ ہو گئی بعد میں کریں گے فون پر آ بالکل کرنا پڑے گا
وہ تو ہے ہاں سب بڑھیا نا بیٹی لوگ آ گئے اسکول آج اسکول چھٹی تھا سب جگہ نا
ہاں ہاں چھٹی ہے
آج تیرا چھٹی تھا آج سمجھ میں نہیں آیا ہے
آج راتھ میلہ ہے
ہاں اسی کے وجہ سے
ہاں
آج سب گھر میں دم دھمال بچا رہے ہوں گے بچہ لوگ
پورانے کہنا نے پورا چٹ چاٹ کے سامان کھانا پینا
ہاں تو سب چیٹ کے برباد کر لیے
آب ایک کرل نرا کنڈ ہو گیا ہوگا آج آج لگتا ہوگا نہیں کا ہم کہاں سے اسٹارٹ کام کریں اور کہاں سے ختم کریں
ہاں
اور صبح صبح اٹ اٹھ کے وہاں لگتا ہے تھا نا کی اسٹارٹ کم کرے جو صاف کرے اور ختم کہاں کرے
ہمم
گھر والوں کو دکھا اور رات میں برتن برتن دھو کے سوتے ہیں کی صبح دھوتے ہیں
روٹی سبزی جی یا ٹھی نہ
اور رات کو پورا جھاڑو برتن کھانا پینا سب کام بھی لیتے ہوں گے ایک دو تو اس کے بعد سوتے ہیں نا
تو صبح اٹھ کے جلدی سبزی روٹی بناتے ہیں کہیں بھجیا یے لوگ کو کھانا رہے گا پاستا میگی تو
وہ دم آپ کیا بجے اٹتے ہیں سوتے ہے
پانچ بجے
ہاں پانچ بجے اٹھتے ہے تب چھ پانچ بجے تہ آٹھ بجے تک بھیج دیتے ہیں سب چیز وہ ہے کی نہیں
ہاں
لیٹ سے اٹھے سے کم نہیں اسرتا ہے جلدی اٹھے سے کم ہو جاتا ہے جلدی جلدی سب کچھ
ہمم
آچی
ہاں تو وہی بڑکیاں امی کا نے دیے ہیں رکھنے کے لیے اس ٹائم نہیں آپ بولے تھ تھے کی تو اب چل جاتھی ہے نہیں رہ تو خراب بھلا ولاج جب بناوے لگ بھی تو مانگی ہے بڑ کی میوت دے دے تو آپ ہی نا بولے تھے ایسے رکھ کے
ہاں
یاد ہے کی بھول گئے
یاد ہے
ہاں وہی ہے جہاں سب کا ہے وہی ہے اب دیکھیے کہی یا پورا ہوت تا ہے وہ آدھا تو ہوول ہے
ابھی نہر جا کے جی جان لگا پورا کر کے
ہاں اب لے جائیں گے تو کر دیں گے
اچھا
بناتے ہیں جاتے ہیں تو نرگس وا سے بیسیے سے بنا دیے ہیں
ہم جان تے ہیں ہاں چلو بول دیں گے کڑتی میں کون نہ تو ادھر دھوپ ہے
آواز ہے
باپ رے ادھر بارش بہت
ادھر بہ دھوپ پڑاخے کا دھپ
ہے نا ل ر میں جیسا موسم پورا کیا
ادھر کڑا کے کے دھوپ گا ہے
بے ب ہلو
ہاں
کیا کر رہے آواز نہیں جا رہا گ سنائی نہیں دے رہا بولیے کوچھ اک ہمیں بولتے رہے کچھ بولیے گا ہم پگلت رہیں گے ایسےیا کے لیے
بن طرح ہے
ہوں ابھی سب کام کر لیے برتن ورتن دھو دھا لیے جھاڑو پوچا ہو گیا کی
برتن دھونا ہے یہ یہ تو کھانا والا
ہاں وہی س کانا بھی سب بنا ونا کے دیا کانے کے لیے بھی سب کھائے پی ہوئے
ہاں
تو ایسا کریے گا ن کے با برتن دھوئیے گا جھاڑو کریے گا جھاڑو برتن کر کے ڈٹ ایک سائڈ کھانا چڑھا ا ساتھ ساتھ وہ بھی ہو جائے گا ٹائم زیادہ نہیں لگے گا اچھا رینکی بازی دوسر روم میں رہتی ہے کہ اوپرے کہ نیچے
نیچے
ہاں اپپ لگ اوپ
ہاں
ہاں تو آج
ن وہ نیچے ہ ک ب
رینک کی بازی آتی جاتی ہے
ہاں نیچے ہے رہتی ہے تو
ہ اور کچھ بناتی ہے تو بلاتی ہے کہ نہیں
کچھ بناتی ہے تو یہ بھی دیتی ہے ہم بھی دیتے ہیں
ہاں سک کرے میا لوگا کے وہاں نہیں کھیلتی ہے سارا ایمان لوگ
کھیلا تھھی نانابیا بھی ادھرے کھیلاو ہا
ہوں
پورا پہچان کر لے رہا تھ کھیل ابھی تو جھاڑو لگاؤ تھ کھیل تھ ن
ہ وہ تو ہے ہے جہاں دو گو تین گو بچا لوگ رہیں گ وہاں تو سامان چھٹانا ہی ہے کھیلنا ہی ہے گندا ہونا ہی ہے ہے کہ نہیں
ہوں
سر کے صرفاد کیئے تھھی
کو
نارییا ساکنی
ا
بات ہوتا ہے ایسے نارمل فون کی تھی
ہاں نارمل
آپ نہیں کیے تھے
نہ
ہاں اور باقی سب بڑیا نا
ہاں
اور شام کے کھانا کا کیا پروگرام ہے
کچھ نہیں زبانا لسے ہیں
اب تو آج خالی پانچ چھ کو روٹی دس کو چھ ایک نہ ہوگا آؤ کا
ہاں ہاں
کا ہے دن آج تو ایک دم ابھی سے لے کر شام تک پھر ہی رہیے گا
ہاں کہاں فری رہیں گے بچہ جگہ فری رہے گی پھرے رہینگے
پسند بھی تو میں لیکن کھانا کا ٹینشن ہوا نہیں نہیں اتنا
ہاں ہاں
ھم
ارے جائیے تو پہنچا دیجیے تھوڑا سااھر
کہاں پہنچانے بول رہی ہے
پڑھے مدار کا
ہ کتنا دور ہے وہاں سے ڈھیری دور ہے
دھڑے دور نہ ہےا
ہوں تو نہیں جان سکتی ہے
ارے بڈی نخڑا ایسن بچہ ایسن ہتن ن ہاں میں نخڑا پہنے میں نخڑا ٹیوشن جائے میں نخرا پڑھے میں نخرا دوسرا پیدا کرکے پاگل ہو جائیںگے اور ہمے دیکھو کی ہے مینج کر کے چالا ہی نہیں
ہاں اگرو مینج لڑکی کے کرہ ن پڑا ہے ہم لوگ کابھی ایلان جنگ ہوں
یہ سب نہیں کرے سک تھن میں نے سمجھلی بہت گھر ہم دیکھ چک لے
ابھی چاروں پانچ بہن ہے کہ سب ماننجے
ہاں تو کا ا تو ہے گی
نہیں تو ہمار نانا تو باپ رے باپ ایک جرا مینج نا کوئیم ایک دم ن ج ہاں تو ہاں آ دولہا پوچھ پوچھ کے کرتا س نوکری سے کام اور حمید سے ہممید سے رائے لے رہے تھ تم اور ہمین دوسر کوئی ہوئی ہے رائے لے لاتت ن ہم سے مشورہ کچھ ن بول رہ تو لڑائی ہو جت ہمیں نہیں خراب و سے بڑھیا ج کرو س تن کر دہ سب ٹھیک ہو
ہوں
بہین کا تو کوئی بول ہی نہیں سکتا ہے ایک ورڈ نہیں بول سکتا ہے بول دیجے گا مار کھا جائیے گا لات لات
تو ایسی نہ اور بات سب کر کچھ نہ کچھ رہا ہے
ھمم وہی دککت ہے بول دیںے ایک تھوپی لداخ میں نہیں گرب نیچے
ہاں
بولو نہیں بول ہی کچھ ارے ہمار گھر کے سب گ ہتن گھوم راچی کلو
ھمم
راتو پارک
ھمم
گھر سے یہاں سے گاڑی بھیجو تل ڈال کے بھیج لو ڈرائیور بھیج لو
ما
سب کر کے بیلا پلس میں وہاں جا کے پیسا اڑوا سےوں میں فون کر اتنا ڈال ببلو اتنا ڈال
ھمم
کچھ بول دو تو لڑائی ہوگا یہ لوگ کا
آئیے تھوڑا سا پرنٹر اٹھا دیجیے گا
ارے سوفہ کوور ڈال رہے تہے نہیں یہا پرنٹر رکھا تھا آ کھینچ لیے
ہم بھی سب کل پچلے پرسوں پٹلی کل سگڑوں بچھلیے فریج اپرے کولر اپرے بکساپرے
گندا ہوے جا ہےگے پیچے پڑھ گۓ صالحہ کچھ کرلے
کتنا کتنا گھر تو بڑھیا ہونے گانندا ہونا ہی ہونا ارے کولر ون میں دیکھ بھی تو جام ہو رہا ہے جام ہو جا ہے
ھمم
گردا سے پھر پوچا خراب کپڑا سے پہنچ کے پھر دھوا یا پھر کھپڑا پھر پہنچ